ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام سب خیریت
خیریت سے ہیں ہم بتائیے
ہوں ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں بہترین چائے پی رے چائے
ہم تو اب چائے پینے جا رہے تھے
ہم بہت صبح کو اٹھے میرا بھیا گیا تھا اسکول پھر ابھی اسکول سے لے کر آئے یہی ہے دوبارہ والی ہوں جانے لگا آج اس کی یونیفارم بھی آ گئی
یونیفارم آ گئی
ہوں
آج کل تو بہت مہنگی ہو گئی ہیں یونیفارم
اچچھیا
امم کون سے کلاس میں ہے بھیا
پلے گروپ میں ایڈمیشن ہوا اس کا داخلہ کروا دیا
پلے گروپ میں ہے بھیا
امم
ارے واہ
ہاں
شائستہ آپی کا فون آیا تھا آنے کے لیے کہ رہی تھی میرے گھر
تو بلا لو امم تم یہاں آو ذرا
امم یہ کیا بول رہا ہے
نے کہ نہیں یہاں نہ نوانندا تو ابا بندوق چرالے پتہ نہیں کیا بول گئے بیچ میں تب
اس ٹیلتی انگلش سیکھ گیا ہے اسکول جا کے
نہیں انگلش نہیں ما چھوٹے چھوٹے جو ہے لفظ سکھاتے جیسے ایس کیوز می ہے اور جو ہے میگو ڈرنک واٹر اس ٹائپ کی بات ختم پھر ہم سے کہہ رہ تھے ایکسکیوزمی تھینک یو میم ایکسکیوزمی سکھا رہی تھی
امم
یہی سب چھوٹی چھوٹی چیزیں
اچھا امی جان یہ لیے گفتگو کر لیے جی فرمائیے کون سی گفتگو کرنی ہے آج چائے اٹھالو بیٹا اورے یہ سارا دودھ ابل گیا پانی کیا ہوا
کہنے ہیں شائستہ آپی آنے کو کہہ رہی تھی ہم ڈر گئے پھر میرے ہاتھ پیر کانپ گئے
ہاں ہاتھ پیر کانپنے لگے
امم
تھر تھرانے لگے
ہاں وہی وہی نہیں کرتے اسکول کھل گیا اب کہا کل ہوما اچھا سچ میں با اچھا ہمیں لگا یہ مذاق کر رہا
امم رمیزہ کہے گی آنے کے لیے کہہ رہا ہیں رومیزہ آنے کے لیے کہہ رہی میرا بھی بہت دل کر رہ تھا تو پیچھے سے ہنسی بولا ان کی طبیعت خراب ہے تم لوگ کو آنے خود رہی ہے
اچھا
ہاں تو کہنے لگی کی جو ہے ہا شایستہ کیا بولی کی نہیں ابھی تھوڑی اپنی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب تو ہم نے کہا ہاں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب آنا اب کیا کہیں گے لوگ مجھے یے کہیں تھر تھرانے لگے ڈرانے لگے اب ہم سے کوئی مطلب نہیں بعد میں ہم کو باتیں سنا رہا ہے تو ہم نے کہا اب کیا کہے تم بتاؤ کیا کہے تم سے اگر کہے تم کیا کہو گی
صحیح بات ہے ہاں کھا لو بیٹا دوائ تو لیکن جو ہے وہ آتی ہیں تو ب پریشانی بہت ہو جاتی ہے بچے اتنے مطلب شیطانی کرتے ہیں اور ان کے سنبھالے سنبھالتے نہیں ہیں ڈرتی ہے ہی وہ ان سے ذرا بھی
نہیں بالکل جو ہے بالکل کنٹرول آؤٹ آف آؤٹ آف کنٹرول ہے بچے
ہوں بیٹا پکا ہوا ہے اب بات کرے بات کرنے میں نا ڈسٹرب کرو ٹھیک ہے
کچھ بھی ہوتا تھا بچے باپ سے خالی وہ وہ ہوتا ہے نا بچہ چے جو ہے ماں سے ڈرتے ڈرتے ہیں ایسا نہیں کی ماں سے اگر پیار کرتے ہیں تو ماں سے ڈرتے بھی ہیں اتنا تھوڑی سر پے
ہوں پاپا سے کروا لو بات کر رہے بیٹا
تو دونوں کا جو ہے نظام ہی الگ ہے
پھر صرف جو ہے جب سے یہاں بھی بہت شیطانی کر رہی تھی تو جو ہے انہوں نے حسیب بھائی کا ہی جو نام لیا کن ابی رکو بابا سے ہی تمہیں ڈرواتے ہیں وہ فون کروا رہے تبھی وہ تھوڑا رک تی ہے ورنا جو ہے وہ سن ہی نہیں رہی اوچھا جیسے بچے دوسرے سے بہت جلدی ڈرتے تے اور ہاں نہیں بھلے مگر کسی ٹائم میری نا سنیں لیکن کوئی دوسرا ٹوکتا تو بہت جلدی ڈر تا ہے اور تیز لیکن جو ہے وہ کیا نا وہ بالکل نہیں ڈرتی ہے
وں ہوں
اب تو دونوں خیر جانے لگیں اسکول
آج نہیں گئی تھی بتا رہی تھی رات بھر لائٹ نہیں آئی
ہاں ہما آپی بتا رہی تھی کل رات میں لائق کر ری تھی کل میری طبیعت نہیں دن بھر صحیح رہی اور جو ہے
طبیعت کا کیا ان کی صحیح رہ ہاں حد سے زیادہ جو ہے اپنے سے اپنے اوپر سب اوڑ لیے لڑکوں پے ابھی سوچتی تھی انہیں نے ایسے کیسے کہا انہیں نے ویسے کیسے کہا انہیں نے بات نہیں کرلی انہیں یہ نہیں کیا
وہی سب
ان کا ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے
ہوں تو کہہ رہی تھی کہ جو ہے پھر رات میں لائٹ بہت بار گئی میں کا تو خیر وہاں دقت رہتی ہے
ہوں
لائٹ کا یہاں کیا تھوڑے دن پہلے یہاں کتنی کٹوتی ہو رہی تھی لائٹ میں جانا آنا
آج ہم لوگ گئے عظمی عروسہ ہم نازیہ
ہوں
عروسہ کی طبیعت زیادہ گڑبڑ ہے نا پیر ویسا
ارے ہاں ان کا کہاں آپریشن ہوگا
آپریشن جو ہے ان کی ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی آپ نے انجیکشن لگوایا ہے تو دو چار مہینے ڈیلے کریے ہم بھی دعا مانگ رہے تھ کہ اللہ پاک تھوڑا سا جو ہے وہ ہو جائے کیونکہ سردیوں میں تھوڑا سا طبیعت صحیح رہتی ہے میری اب ادھر وال طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے
ہوں
کہہ بھی نہیں سکتے ہیں پہلی بار اگر جو ہے وہ نازیہ نے کہا کہ شمیم ٹھیک ہے رک جائیے ہوں ارے سب کے گھر کے الگ الگ مسئلے ہیں ان کی امی کے جو ہے وہ سا پیر سلپ ہو گیا تھا پیر میں دکھ ہو گئی ٹھیک ہے
ہوں
پیر سلپ کر گے تو پچھے سال بھی پیر انکم کیا امی کا فریکچر ہو گیا تھا آب کل بھی فریکچر ہوگا پیر
ہمم
تو جب ڈاکٹر نے آپریشن بتایا ہوگا کہ ان کے ان کے پیر دونوں بےکار ہو رہے ہیں
ہاں
اور یہ بتایا کہ یہاں لکھنؤ کے ڈاکٹر ایسا کے ڈاکٹر ہیں یہاں کے ڈٹر باسل کوئی کرتے ہیں تو بہت اچ اچھے ان کا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے
اچھا
تو اس پہ جو ہے جب جاوید بھائی نے ان کی جو ہے ان کی امی کو بتایا تو ان کی بھاوجے تھر تھر آ گئی بالکل گائے کیسے کریں گے کیا ہوگا کیا ہوگا منع کریے تو یہ ہوا کہ جو ہے مطلب وہ امی کیوں منع کریں اگر ان لوگ کو تو یہ لوگ امی کے بیچ میں بری بنے تو اپنی بیوی نے ان کی جو بھی کہا ہو ان کے بھائی بھی کہنے لگے کہ جو ہے بے پتا ہوں تو ہونا چاہیے کہ امی بیمار ہے دو دو لوگ کیسے کریں گی
اچھا ہاں تو دو دو لوگ ہو جائیں گی
ہاں لیکن یہ ہے کہ تین چار دن کی بات ہے پانچ دن کی باقی تو وہ چلی جائے گی بریلی
ہاں
تو جو ہے پھر جو ہے روسا نے اٹھایا سب کو بلاک کر دیا میرے پاس فون کیا ہے گیارہ بجے ہم اٹھے تھے ویسے فون آیا بتانے لگی تو ہم نے کہا جو ہے ارے بہن تم اتنا کیوں پریشان ہو رہی میرا گھر ہے نا تم میرے یہاں آ جاؤ کہنے لگی ہاں ہم سے نازیا یہی تو کہہ رہی تھی شمیم اپی سے بات کریے ہم آ جائیں گے ہم سارا کام کر لیں گے آ جو ہے رکنے کا ہو جائے کیا ہے ہم لوگ زمین میں لیٹ جائیں گے تو ہم نے کہا نہیں بہن جو کچھ ہے وہ وہ ہے مطلب ہمیں یہاں کبر میں دقت ہے تھوڑا دقت ہو
نہیں بتاے تھوڑا موسم چینج ہو جائے گا تو پتا ٹھنڈی میں یہ ہوگا جیسے تابرش ار اسمے میں لیٹ گئے آپ لو اس کمرے میں آ گئیں تو وہ دقت بھی نہیں ہوئے گی لیٹنے کی
تو جو ہے پھر وہی
نومبر وومبر میں ہو تو بہت صحیح رہے گا نا موسم زیادہ ٹھنڈی میں بھی دقت ہوتی ہے نا جب ٹھنڈی زیادہ ہوگ نا گرم ہو
یہ جو ہے یہ ہمیں لگ رہا یہ نازیہ کے بچوں کا بھی اس انکے لڑکی کا بھی اسکول تو ک ونٹر ویکیشن جب ہوتی ہے تب تو ہم نے ہاں یہ ہوتا ہے جیسے اب سولر تو لگا ہی اللہ کا شکر ہے اب سردی زیادہ ہو ہیٹر لگا دیا
ہاں ہاں سردیوں میں لیکن یہ تو دقت کم رہے گی اور کھانے پینے کے بھی تھوڑی وہ رہتا ہے انسان پکاتا بناتا ہے تو اس میں بھی نہیں اوبتا ہے
اوپر میرے وہی ہے تو ہم نے کہا چلو جب تک دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے پھر آگے اللہ مالک ہے
ہوں
مگر وہی ہم نے کہا تو بتاؤ وہی کہہ رہی تھی بہن کیا جو ہے شادی کے بعد لڑکیوں کا مئکے میں کچھ نہیں رہ جاتا ہے
صحیح بات ہے تکلیف تو ہو
ہاں اتنا پریشان انا پریشان کہ ہم نے کبھی تم سے کچھ کہا نہیں ان لوگ بہت کھلتا ہے میری بھاوجوں کو اچھا یہ اب ا اتنی دور ہیں جب ائیں تو مہینہ دو مہینہ کے لیے فرصت میں آئیں اب یہ بھی سوچو قریب ہوں گی تو آٹھ میں دس میں پندروے مہینہ دو مہینہ ماں بیمار ہے تو دیکھنے تو آئیں گی ویسے سال ڈیڑھ سال کے بعد دو سال دو دو سال کے بعد آئی ہے یہ یہ ہو چاہے نازیہ ہو نازیہ بھی ایک ایک سال ہو جاتا ہے جھانسی تھوڑا قریب تھوڑی ہے
جھانسی بھی بہت دور ہے
اچھا تو ان لوگ کا یہ ہوتا تھا کہ جو ہے بھائی اگر
دور لڑکیاں بھی ہوتی لڑکیاں بھی پریشان ہوتی مائکے سے بھی یہ سب پھر دوری ایک بن ہی جاتی پھی پھی آپ وہ بار بار جانے آنے میں ہوتا ہے ہلکا پھلکا بھی ہوتا آیا گیا ان ن بولا بات کیا تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں
حالانکہ یہ لوگ جاتی ہیں تو خود پکانے وکانے یہ ہوتا ہے کہ بھاوجوں پہ زیادہ برڈن نہ پڑے لیکن اب اچھا ان کی ایک لڑکی ہے عمر کی بیوی کی ایک لڑکی ہے ان کے دو بچے ایک لڑکا ہے ایک لڑکی وہ بھی اپنا کرنے والے ہو گئے ہیں اب آرام پسند ہو گئیں بالکل
وہ بتائیں جب انسان اکیلے رہنے لگتا ہے تو اس کو کچھ ہو ہی جاتا ہے کہ سوچتا بس اکیلے ہی رہے
ہاں تو تب ہی اب یہ لوگ ان لوگ کا یہ رہتا تھا کہ جیسے وہ جھانسی سے آئیں تو یہ بریلی سے گئیں تو دونوں بہن ساتھ اچھا یہ میاں بیوی بچے وہ میاں بیوی بچے تو بھائی جتنے لوگ وہ ہیں نہیں اس سے زیادہ تو یہ لوگ ہو گئے
اور پھر اسکول بچوں کی چھٹی وٹی ہو جاتی تو انسان گرمیوں میں ہی جا تا گرمیوں میں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے
جو ہے جس کو کھانا بنانا پڑا تھا اس کی حالت ٹائٹ
ہاں یوسف تو کا رہتا ہے دمگی ٹینشن میں ملک سائما کی اتنی دوری ہے اب جیسے جب بھی سائما آئیں گی بیٹیا کا اسکول ہو جائے گا تو فر یہی ہوگا چھٹیاں ہیں دو دس پندرہ دن سے کیا ہی کم کے لیے آئے گی
ہاں
بہت زیادہ دوری میں انسان پریشان ہوتا ہے لیکن
اورتین بہت زیادہ پریشان یہ ہوتی ہیں
کبھی گھر جانے کا دل چہرا کچ ہے تو جا ہی نہیں
اب جو ہے اب ان کی امی کی اتنے ٹائم سے گری ہیں بیمار ہیں اور جو ہے نہ نازیہ دیکھنے آپاۓ ہے نہ عروسا عروسا خود بیمار پڑ گئی
ہوں اور آج کل پتہ نہیں کیا ہے ہڈیوں میں جیسے ہم لوگ اتنی طاقت بھی نہیں کمزوری کمزوری کی وجہ سے اور ہڈیاں خراب ہوتی تی ہے
ہاں بیکر اب یہ لو میرا ہاتھ یہ میرا ہاتھ بتا رہے ہم نے کل جو ہے پانچ لیٹر والا ڈبا ڈیلی برابر پانی بھر کے نیچے رکھ تھے جب پانی جیسے بوتلوں میں کہ ہم تازہ پانی روز کی روز بھر لیں بھائی بوتلوں بھرنے کے لیے
ہوں
کل نیچے ڈبہ رکھا تھا نیچے سے اوپر اٹھایا میرے ہاتھ میں پھر سے درد شرو ہو گئی
ہم ہاں تو وہ نسوں کا کچھ ہوگا زور پڑا اسی سے آپ
ہاں بتاؤ کت کتنا پانچ لیٹر کا کتنا ہی وزن ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اب ہم اگر یہی الٹی سائٹ ہوتا نا تو تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہارٹ کی کوئی دقت ہے کیونک جس طرح سے چمک ہو رہی تھی میرے تو یہ ہوتا ہے بھی اب ڈھیروں جاچے پاچے سب
کہتے ہیں کہ وہ جو ہے آپریشن میں جو انجیکشن لگتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمیں لگتا ہے اسی سے بہت دق
ہاں کمار امار کی دقت تو ہو جاتی ہے لائف ٹائم کے لیے ہو جات
ہاں لیکن جیسے بی نیوز وغیرہ میں دیکھو تو بتاتے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ تو خالی سن کرنے کے لگا لیکن ہم کو مطلب جت جتے لوگوں کے آپریشن ہوا ان لوگ کو ہم نے دیکھا مطلب
فیضان کے جو ہے فیضان کے کب پیر میں جو آپریشن ہوا تھا پیر کا تب کمر میں انجیکشن لگا تھا
ہاں میرے وہاں ممی بھابھی کے بہت کمر میں درد ہوتی ہے
ہاں
اور ان سے جب سے ان کی بیٹیاں ہوئی تب سے مطلب بتاتی ہیں یہ درد ہوتی ہے
ہاں ہاں
زیادہ تر لوگوں کے مطلب دیکھا ہے ایسے ہی جیسے بہت کھلائی پلائی ہو گئی تکت ہاں ہوں ہاں یہ تو ہے کمزوری بھی تو آ جاتی ہے اور پھر جسم میں ایک بار کمزوری آ جاتی تو ہمیں لگتا ہے جلدی صحیح ہونے کا وہ بھی نہیں ہوتا ہے گو ڈاؤن پہ بتا دے گا چلیے ٹھیک ہے پھر ہے پھر کرتے ہیں آپ کے اوپر کسی ٹائم